اسلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ بھائی جان
ٹھیک ہو بھائی جان
الحمد اللہ بھائی جان
ماشاء اللہ ماشاء اللہ گھر پہ سب ٹھیک ہے بھائی جان
الحمداللہ بھائی جان آپ کے امی جان ابا جان بھائی جان
سب ٹھیک ہے سب سب ٹھیک ہے آپ کی سب ٹھیک ہے بھائی جان
بھائی جان کیسا ہے موسم
جی بھائی جان اچھا موسم ہے بارش والا موسم ہے چلیں بھائی جان ہمارے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جو کہ رہنے والا ہے انوائرمنٹ ٹھیک ہے ہمارا ہمارے ارد گرد ماحول ٹھیک ہے بھائی جان
بھائی جان ماحول کے ریلیٹڈ ہم بعد میں بات کریں گے بھائی جان ابھی ہم بات کریں گے کہ جو ہم سوشل میڈیا آج کل جو ہماری مطلب بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے سوشل میڈیا ہم اسی پہ بات کر گے بھائی جان ہم دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ
تو بھائی چان سوشل میڈیا سے یہ مراد ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ آج کل اگر کسی بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی ہوتا ہے تو بھائی چان سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ سیکنڈوں میں اس کی خبر ملتی ہے خبر کے ساتھ ساتھ ہم تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اور ویڈیو پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں بھائی جان
جی جی بھائی جان ماشاء اللہ
بائے بائے تو بھائی جان سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہے جیسے کہ اسنیپ چیٹ ہے فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے یا یوٹیوب ہے بھائی جان تو سوشل میڈیا سے ہم کیا کرتے ہیں بھائی جان سوشل میڈیا سے ایک تو ہم ہمیں دنیا بھر کے خبر ملتی ہے دوسری بات کہ ہر ہم ہر ایک انسان سے مطلب جڑ تھرو سوشل میڈیا بھائی جان اور اگر ہم دیکھ بھائی جان اگر ہم چھوٹا موٹا کاروبار اسٹارٹ کرتے ہیں تو پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مطلب ہمارے گاؤں والوں کو پتا ہوتا تھا صرف کہ اس نے یہ کاروبار ڈالا ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کر کرتے ہیں اپنی پروڈکٹوں کی
جس کی وجہ سے ان کی جو مطلب جو ان کی راشی ہوتی تھی فار اگزامپل ان کی انکم ہوتی تھی دو ہزار تو وہ دو دو ہزار سے آٹھ ہزار بن گئی ہے بھائی جان اور اگر آپ دیکھو گے تو دنیا کے بہت سارے ایسے یو ٹیوبرز ہے فیس بک مطلب فیس بک پہ بھی ہے بہت سارے جنہوں نے اپنا فیوچر ہے وہی پہ سوشل میڈیا پہ ہی بنایا ہے اگر آپ بات کرو گے سورو جوشی اس کی بھی اچھی خاصی انکم ہے بھائی جان اس نے بھی یہی پہ بنا بنایا ہے یوٹیوب پہ ہی بھائی چان سارا کا سارا اگر آپ دیکھو گے سیٹھی ایکس وہ بھی مطلب ایک ٹرک ڈرائیور جو کہ دوسرے کی ٹرک چلاتا تھا آج اس کے پاس ایک تو اپنی ٹرک ہے اور ایک بڑی گاڑی ہے اور اس کی انکم لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ آتی ہے مہینے کی وہ کس کی مدد سے وہ بائی جانس سوشل میڈیا کی مدد سے
جی جی بھائی جان میں آپ کو سوشل میڈیا کے کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا جو بھائی جان سوشل میڈیا ہے نا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان
آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں بھائی جان جو کچھ فوٹوز ہے ویڈیوز ہے اور نیوز شیئر کرتے ہے کہ نہیں بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان
ہو رہا ہے کیونکہ اب بھائی جان ہوتا ہے کیا فائدہ کیا ہے اس سوشل میڈیا کا بھائی جان جہاں مطلب دوست اور فیملی سے مطلب جہاں کہیں بھی ہو مطلب دنیا کے کسی کونے میں بھی انسان ہو تو اس کے ساتھ اس کو رابطہ ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں بھائی جان وہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعہ ہو جاتا ہے اسی لیے ہمارے سوشل جو سوشل میڈیا ہمارے لیے ضروریات ہے بہت ضرورت اور سوشل میڈیا سے ہم نیوز نیوز دیکھتے ہیں اور تعلیم اور نئے سکلز سیکھتے ہیں اور بہت اچھے مطلب جو بھی ہم خود کے لیے دیکھنا چاہیں گے اور جس اس کو پڑھنے پڑھنا ہو اس کے لیے بھی مطلب سوشل میڈیا ایک بہت ہی بڑھیا پلیٹفارم ہے ہے کہ نہیں بھائی جان اور چھوٹ اور ہم سب سوشل میڈیا سے کیا حاصل کرتے ہیں سوشل میڈیا سے ہم مطلب چھوٹا چھوٹے مطلب چھوٹے سے چھوٹے مطلب بزنس کی مارکیٹنگ ہو مارکیٹنگ سیلنگ آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی جان کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایمنر دا ایمنر کے نام سے ایک یٹیوبر ہے کہ نہیں بھائی جان
صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان
بھائی جان وہ آج کل اس نے ایک ایپ لانچ کیا ہے اس کا نام اسپیڈی کارٹ ہے بھائی جان تو وہ پتاہ ہے بھائی جان مطلب ایڈورٹائز کس چیز سے کروا رہے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہیں نا بھائی جان ایک تو وہاں سے پرمیشن اپنی کمپنی کی کر رہے ہیں اپنی ایپ کی کر رہے ہیں اور دوسر وہ مطلب آف لائن بورڈ ہے نا بھائی جان وہ بھی لگا رہے ہیں اور آن لائن جو ہے وہ سب کچھ اس نے لگا کی لگا کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے مطلب سوشل میڈیا کتنا فائدے مند ہو سکتا میرے لیے ہے کہ نہیں بھائی جان تبھی وہ مطلب ہم لوگوں سے مطلب آگے بڑھ سکتے ہے اور جو ہم مطلب ایک بزنس مین کی سوچ میں نے دیکھی ہے اس کی مطلب مطلب وہ اس تو میں بزنس مین ہی مطلب ایک طریقے سے سوچتا مطلب مانتا ہوں بھائی جان وہ اتنی چھوٹی سی ایج میں مطلب اتنا بڑا مطلب قدم اٹھانا مطلب ایک ایپ لانچ کرنا اس کہ مطلب اس کے اتنےامپلائز اس کی اتنے اسٹورز ہے بھائی جان مطلب بڑا بزنس مین تو ایسا کبھی سوچ بھائی جان اگر وہ بزنس مطلب اگر اس نے بزنس میں پہلے دیکھا ہوگا نا بھائی جان پہلے اس نے پلاننگ کی ہوگی کہ ایسی نہیں کہ آ جا میں بزنس کو ہی ڈالوں گا تو ہو جائے ہو جائے جائے گا میرا کام پہلے اس کے لیے بزنس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی ہوتی ہے لوگوں سے پوچھنا ہوتا ہے جو ایکسپیریئنس لوگ ہوتے ہیں اس سے پوچھنا ہوتا ہے کہ کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا کیاغط ہوگا کیا صحیح ہوگا ہے کہ نہیں بھائی جان
صحیح فرمایا آپ نے بھائی جان ابھی تو ہم نے بات کی ہے مطلب اس کے سوشل میڈیا فائدے بھائی جان
جی بھائی اور سوشل میڈیا کے جو ہے مطلب ایک لوگ اپنے رائے اور مسئلے دنیا کے مطلب دنیا کے مطلب دنیا کے سامنے مطلب ا پہنچاتے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے
بھائی جان بھائی جان میں بھی کچ فرمانا چتاہوں بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا کے جتنے ابھی تو ہم نے فائدے گنے ہیں نا بھائی جان اس سے زیادہ اس کے سوشل میڈیا کے نقصان آتے اگر ہم دیکھیں گے ہمارے جو بچے ہیں بھائی جان وہ سوشل میڈیا پہ دن بھر ریلس دیکھتے یا کوئی کچھ سیریل دیکھتا ہے یا مووی دیکھتا تھا بھائی جان جس کی وجہ سے جو ان کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے جو پڑھائی کو دینا چاہیے ان کا ٹائم وہ اس پہ ضائع کرتے ہیں بھائی جان جس کی وجہ سے ایک تو ان کی آنکھیں خراب ہوتی یہ دوسرا ان کا جو قیمتی
جی بھائی جان نقصانات ہے نقصانات ہے یہ مطلب سوشل میڈیا کی
بھائی جان تو وہ ان کا نقصانات ہے بھائی جان تو اگر ہم دیکھیں گے کیا آج کل کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ جو انسان ہے وہ اس پہ مطلب فلی ڈپینڈنٹ پڑ گیا ہے اگر انسان سوشل میڈیا ایک دن نہیں چلائے گا تو انسان کو مطلب جو دماغ کی نس ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے بھائی جان اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کا یوز کریں نہ کہ سوشل میڈیا ہمیں یوز کرے بھائی جان اور رہی بات ایک بات مطلب ایک مطلب ایک وہ آتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا چلاتے ہیں ایڈ آتا ہے کہ اگر آپ یہ فارم فل کرو گے تو تو آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ملیں گے بھائی جان تو ہم بنا جانکاری کے بھائی جان ایک تو وہ فارم فل کرتے ہیں پھر وہ وہاں سے پھر لاسٹ میں وہ پھر اپنا او ٹی پی مانگتے تو ہم بنا سوچے سمجھ بنا سوچے سمجھے ہم اپنا جو او ٹی پی ہے وہ شیئر کرتے ہیں جس سے ہمیں بھائی جان دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاسٹ میں جو ہمارے اکاؤنٹ میں ج جتنا بھی پیسہ ہو جمع ہوتا ہے ہماری محنت کی کمائی ہوتی ہے بھائی جان وہ وہاں سے سارے کی ساری وہ ہیک کرتے اور اپنے اکاؤنٹ میں وہ ڈلواتے
جی بھائی جان
تو ہمیں چاہے بھائی جان کہ سوشل میڈیا پہ ہم بس اپنا مطلب فائدہ دیکھے جیسے سوشل میڈیا پہ ہم نیوز دیکے یا سوشل میڈیا کو ہم پڑھائی کے ریلیٹڈ یوز کریں بھائی جان لیکن
میں بھی آپ کو یہاں سے کچھ نقصانات بتانا چاہوں گا سوشل سوشل میڈیا کے
ماشاء اللہ بھائی
جو بھائی جان مطلب سوشل میڈیا کے مطلب نقصانات ہے وقت کا ضائع وہ تو ہوتا ہی ہے ہر ایک انسان کا جو مطلب زیادہ سو جو میڈیا یوز کرتے ہیں گھٹوں تک مطلب بھائی جان آج کل ایپ آ رہی ہے کہ انسٹاگرام آ رہا ہے وغیرہ گیم وغیرہ آ رہی ہے بھائی جان گھنٹوں تک س سکرول کرتے ہیں ہم اس سے اس سے ہمارے مطلب اس سے ہمارا کام خراب ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم اس وقت میں ہم کچھ ایکٹیویٹی کریں گے نا بھائی جان تو وہ وہ ایک انسان کے لیے اچھا رہتا ہے کیونکہ اگر بھائی جان اور ایک مسئلہ یہاں پر نقصانات ہے اس انٹرنیٹ کے سوشل میڈیا کے کہ فیک نیوز اور افواہیں جل جلدی پھیلتی ہے اس انٹرنیٹ پہ ہے کہ نہیں بھائی جان
ہی فرمایا اپ نے بھائی جان
کیونکہ آج کل دیکھ رہے ہو فراڈ کتنا ہے بھائی جان آج کل آپ کو اپنی جیسے بولا کہ آپ کوئی او ٹی پی بک بھیجتے ہیں مطلب پھر وہ مطلب وہ کرتے مطلب بلیک میل کرتے لڑکی ہو لڑکا مطلب کچھ کچھ بھی ہو کے مطلب سوشل میڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہو زیادہ سے یوز زیادہ اس اس میں مطلب اگر ہم زیادہوشل میڈیا یز کریں گے آنکھ کو کہ نیند اور ذہن کا ٹینشن بھاری ہو جاتا ہے
صحیح فرمایا بھائی جان یار بھائی جان اگر اپ دیکھیں گے نا کہ چھوٹے بچوں پر کیا نقصانات ہے سوشل میڈیا کے بھائی جان آج کل کے بچے جو ہے وہ پڑھائی سے آتے وہ سیدھا بیٹھتے ہے فون پہ اور فین فون پہ ریل دیکھتے یا کارٹون دیکھتے تو وہ نہ تو وہ کھیلنے جاتے نہ تو وہ پڑھتے بھائی جان جس کی وجہ سے ایک تو ان کا صحت بھی بگڑتا ہے دوسری بات اس کی آنکھیں بھی ختم ہوتی ہے اور ان کو نا ان کے ان کو نا فون کی پھر لت لگ جاتی ہے بھائی جان تو ہمیں چاہیے بھائی جان کہ اگر فون دینا ہی ہے بچے کو بچے کو دو فون لیکن پانچ سے دس منٹ کے لیے نہ کہ بچے کو اتنا عادی بناؤ فون کا کہ وہ بس فون پہ بیٹھے بھائی جان
جی بھائی جان جی بھائی جان ہوتا ہے کیا ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ جو بھی ہے سوشل میڈیا جو بھی پوسٹ کرنے سے پہلے مطلب ہمیں سوچنا چ چاہیے دوسروں کی عزت کے لیے خیال رکھنا چاہیے اور سائبر بلڈنگ ا بلنگ جو مت مطلب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ جو کچھ بھی ہم مطلب غلط کریں گے بھائی جان اس کو ہمارے ہم کسی کی لڑکی کی پوسٹ ہم ڈال دیں گے اس کو پتہ نہیں بندے کو کہ یہ پتہ نہ پت ہونا چاہیے ایک انسان کو کہ میرے اس میں فائدہ نہیں اس میں میرا نقصان ہی ہے کیونکہ سائبر کر کیس بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی
بھائی بھائی جان میں یہ لاسٹ میں بولنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اگر ہم چلاتے چاہے انسٹا ہو فیس بک کویا یٹیوب ہو تو اس پہ پہے آتے ہے رمس اینڈ کڈیشنز بھائی جان پہے ہمیں وہ ٹمس اینڈ کڈیشن پڑھنی چاہے پھر جا کے استعمال کرنی چاہے
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ملتے ہیں کسی نئے موضوع پہ کسی نئے دن اللہ حافظ بھائی جان
ماشاء اللہ ماشاء اللہ